ہیلو
ہاں ہیلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں
سب خیر خیریت ہے آپ کے وہاں سب کیسے ہے
میرے یہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک
سب سب بس سب سب سب سب خیریت ہے ہمارے یہاں پہ آپ کے وہاں سب کیسے ہے سب خیریت ہے آپ کے وہاں
بالکل بالکل سب ٹھیک ہے
ہوں کچھ نہیں بس یہ دیکھیے ہمارے یہاں تو اتنی بارش ہے تو ابھی آج کل تو کیا انٹرنیٹ کب بھی مطلب نہیں چل رہا ہے اور ابھی ایسا لگ رہا ہے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر تو زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو آپ نے اگر انٹرنیٹ کی بات چھیڑ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہی بات ہونی چاہیے آج
ہاں
تو میں آپ کو انٹرنیٹ کا تعارف کراتا ہوں تو پھر آگے آپ بھی بتائیں اب آپ کی رائے کیا ہے انٹرنیٹ کے متعلق
جی ہاں دیکھیے آپ نے ایسا ایسا بالکل درست فرمایا دیکھیے آج تو آج کل کیا ہے کہ آج انٹرنیٹ ہماری روز مرہ کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے تعلیم ہو کاروبار ہو یا خبریں ہو یا لوگوں کو راستہ بتا تانا ہو یا ہر کام ہو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے ہو جاتا ہے تو ایسے ہاں بات بتائیے
تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو انٹرنیٹ ہے نا آج کے دور کی سب سے بڑی ایجاد ہے
جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے ہاں
تو یہ دنیا بھر کے لوگوں اور معلومات کو ایک کلک پر جوڑ دیتا ہے انٹرنیٹ نے تو ہماری تعلیم ہو کاروبار ہو جیسے آپ نے ابھی بتایا اور ا تفریح کا طریقہ ہی بدل دیا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے اگر صحیح اس استعمال نہ ہو تو یہ فائدے کے بجائے نقصان بھی دے سکتا ہے
جی ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا یہ بات تو آپ نے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے نقصان تو ہوتا ہی ہے جی ہاں دیکھیے پہلے کسی بھی معلومات کے لیے کتابیں تلاش کرنی پڑتی تھی لیکن اب چند لمحوں میں ہر طرح کی مطلب جانکاری مل جاتی ہے یہ ایک فائدہ تو ہے انٹرنیٹ کا ہماری زندگی میں ا اور اور کیا ہوتا ہے ہاں بولیے
تو میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ فائدے میں بھی بتاؤں گا آپ بھی بتائیں تاکہ میں بھی جان سکوں تو ا مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے سب سے اہم جو اس کا فائدہ ہے ہوا کہ تعلیم جیسے آپ نے کوویڈ میں دیکھا ہوگا کہ پورے اسکول کالج یونیورسٹیز سب کچھ بند ہو گیا تھا باہر جانا الاؤڈ نہیں تھا تو سب لوگ کیا آن لائن پڑھنے چلے گئے یوٹیوب سے آج انھیں پڑھ لیا بکس آدوں نے ڈاؤن لوڈ کی تو آن لائن بکس پڑھی ہ اور بھی بہت ساری جہاں اسے کوئی ٹیچر آن لائن سے پڑھنے لگا آن لائن ویڈیو کالس کے تھرو یا زوم زوم کے تھرو تو یہ سارے یہ نا مجھے بہت بڑا فائدہ یا بہت بڑا استعمال تب لگا انٹرنیٹ کا اور اور تو اور انٹرنیٹ سے ہم کسی بھی دوست سے بھائی سے رشتتے دار سے جو کہیں دور کسی دور جگہ یا کسی اور ممالک میں گیا ہوگا کام کرنے کے لیے جاب کے لیے یا کسی بھی وجہ وجو وجہ کے وجہ سے گیا ہوگا باہر تو ہم اس سے رابطے میں آ سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم ان سے ہم بات کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کی معلومات ہم موسم کیا ہے کل کیا موسم ہوگا دھوپ ہوگی چھاؤ ہوگی بارش ہوگی طوفان ہوگا آندھی ہوگی پورا جان سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اور پورا یہ بھی جان سکتی کس ٹائم بارش ہوگی کس ٹائم رک جائے گی
جی ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا یہ بات تو آپ نے پہلے کیسے تھا کہ ایک کسی بھی میسج کا یا کسی بھی مطلب ہم لیٹر لکھتے تھے تو اس کا ہمیں ہفتوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا بٹ اب جب سے انٹرنیٹ آیا ہے فون آئے ہیں تو ہمیں چند منٹوں میں ہمیں سب کی خبریں مل جاتی ہے کہ کون کہاں ہے صحیح سلامت لوگ پہنچ گئے ہیں یہ ہے سب ہمیں مطلب یہ بڑا فائدہ ہے اور ایک ویڈیو کال آیا ہے جب سے تو ہم روب رو ایک دوسرے کو بات چیت کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ا چیز انٹرنیٹ سے پر کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہ جیسے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فائدے اتنے سارے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہر معلومات پر آنکھیں بند کر کے بھی یقین نہیں کر سکتے نا ابھی ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو آپ دیکھیے نا کہ کچھ بھی ہمارے اوپر لنک آ جاتی ہے ایون سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہمارے پاس بہت ساری ایسی خبریں آ جاتی ہے ا مطلب تصویریں آ جاتی ہے تو ہمیں ہے نا اس بات کا اہم بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا پر ا کئی بار جو غلط خبریں بھی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس پہ ہمیں ترنت مطلب ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہے نا کیونکہ ہاں اور کوئی بھی ایسا لنک آتا ہے تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے کسی پہ بھی مطلب ایسے صرف بھروسے مند نہیں نہیں ہونا ہاں جی ہاں جی ہاں اور اس چلو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ فراڈ ہے کہ کیا ہے پھر ہی ہمیں اس کا کرنا چاہیے
بھروسہ کرنا چاہیے تو بالکل اس اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں جیسے سب سے جو مجھے لگتا ہے نقصانات اس کیا کہ وقت ضائع ہوتا ہے کہ ہم آج کل سوشل میڈیا پہ اور جو ریلس وغیرہ آئی ہے آج کل اسکرال کرتے رہتے ہیں تو پتا نہیں چلتا ہے کہاں سے گھنٹے گزر گئے
جی ہاں صحیح صحیح آپ نے صحیح فرمایا جب سے انسٹاگرام ہے یہ سب آئے ہیں سوشل میڈیا ریلس کا جب سے زمانہ آیا ہے تب سے یہ ہمارا وقت ہمارا بہت گزر رہا ہے اس میں ہم سوچتے ہیں کہ چلو پانچ منٹ ہم تھوڑا ہمارا ٹائم پاس کر لیتے ہیں بٹ یہ نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے کہیں گھنٹے اس میں بیت جاتے ہیں تو اس میں سمے کا بھی بہت برباد ہوتا ہے
بالکل تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم سے آنکھیں گردن ام اور پورا سر میں درد ہونے لگا آنکھیں خراب ہو جاتی ہے گردن میں درد ہونے لگتا ہے تو ہم پہ بھی بہت برا اثر کرتا ہے یہ اگر ہم زیادہ انٹرنیٹ یوز کریں گے یا زیادہ موبائل فون یوز کریں گے اور تو اور جو اس اس میں مجھے لگتا ہے کہ بچوں میں جو آج کل پایا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بق بچے جو ہے غلط ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور غلط گیمس کھیلنے لگتے ہیں جن سے ان کی صحت پہ ان کے دماغ پہ برا اثر پڑ جاتا ہے بالکل اور م جی جی اور کیا آپ بولنا چاہیں گے کہ کیسے ہمیں بچوں کو روکنا چاہیے اس انٹرنیٹ سے
دیکھیے جی روکنا تو ابھی ہم بچے کو ہم بھی بہت چاہتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تین تین چار سال کے جو چھوٹے چھوٹے آں بچے ہیں وہ بھی ابھی کھانا کھانے سمے میں یہ سمے کے ان کو فون چاہیے ہوتا ہے تو وہ فون دیکھ تو کھانا کھاتے ہیں تو ابھی تو آج کل کے بچوں میں یہ لت لگی گئی ہے پہلے سے یہ لگ کہئی ہے پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نہ دیں پر ابھی مجھے تو نہیں لگتا کہ پاسبل ہوگا ٹھیک ہے پر ہم کوشش تو کر ہی سک ہیں کہ ہمارے بچے کو نہ دے فون نہ دے کھیل کود کے ذریعے ان کو کہیں پہ مشغول رکھے کھانا کھنلانے کے وقت بھی ہم ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کریں کہ جن سے ان کا فون دھیان میں نہ جایا س
نہ جا لیکن آ آج کل لیکن میں اس پہ ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو آج کل کیا ہے کیا آج کل کے جو ماں باپ ہے وہ والدین ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی وہ خود فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بچے بھی بچہ بھی فون پہ لگ جائے مجھے ڈسٹرب نہ کرے
جی جی آپ نے یہ صحیح فرمایا ایک دم سو ٹکے کی آپ نے یہ بات کہی ہے میں نے کئی لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ خود بزی ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو فون پکڑا دیتے کہ دو منٹ یہ شانتی سے بیٹھا رہے تو یہ غط ہے آپ ان اس کو تھوڑا اپ دیجیے ہاں جی
بالکل بالکل ان کے وجہ سے پرانے زمانے میں بچے تندرست ہوتے تھے آج کل آپ نے دیکھا ہو کہ بچے بہت زیادہ بچے ام چھوٹے چھوٹے بچے ام چشمہ لگا کے پھرتے ہیں تو یہ وجوہات کیا ہے کہ یہ اس میں صرف یہ انٹرنیٹ کے مجھے لگتا ہے کہ موبائل اسکرین زیادہ یوز کرنے سے
ہمم جی جی پر اگر ہم یہی دیکھنے چاہیں کہ بچے فون میں فالتو سمے برباد کرنے کے علاوہ اگر وہ فون کے اندر انٹرنیٹ کے نا مطلب ان کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے وہ دیکھے تو اس میں دیکھے کہ اپن ا جیسے یوٹیوب ہے تو یوٹیوب میں آپ دیکھے کتنے سارے آن لائن کلا کلاسز ہوتے کورس بھی چل رہے ہوتے ویڈیو لیکچر ہوتا ہے اور ڈیجیٹل کتابوں میں مطلب اس میں بھی حاصل مطلب اچھے سے ہو جاتا ہے اس میں بھی تو اس کا زیادہ تر وہ لوگ آس آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور پر آج کل کے بچے وہ نہیں کریں گے جیسے ابھی ہم یگ جنریشن ہے تو ہمیں بھی کاروبار کرنے والا ہو کچھ بھی تو انٹرنیٹ ہمیں بھی بہت فائدے مند ثابت ہو ہو سک تا ہے چھوٹی چھوٹی ہاں تازیر بھی ہمیں اپنے سامان کی مطلب دنیا بھر میں ہم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے
بالکل تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی جو انٹرنیٹ ہے نا یہ تیز تلوار ہے صحیح ہاتھ میں ہو تو ترقی کا ذریعہ اور غلط ہاتھ میں ہو تو تباہی کا سبب
صحیح فرمایا آپ نے ایک دم صحیح فرمایا مگر ہر چیز کو دو پہلو ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کے کچھ نقصان بھی ہے کچھ فائدے بھی ہے کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا بس اور بچوں پر خاص نظر رکھنی بھی ضروری ہے
بالکل آج کل کیا کرتے ہیں بچے فون لے کے آن لائن کلاسز کا بہانا کیا اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے ان پہ نظر رکھے اگر بچہ آپ کا فون لے رہا ہے تو اس کا اسکرین ٹائم دیکھیے کہ اس نے کیا یوز کیا ہے اتنے ٹائم میں کیا دیکھا ہے کون سی سائڈ پہ گیا ہے تو کون سے کون سا براؤزر یوز کیا ہے کون سی ایپ یوز کی ہے تو ایسے کیا ہوا کہ کہ بچے کا مستقبل بھی بچ جائے گا
جی جی صحیح کہا انٹرنیٹ کا استعمال صحیح ما ما مقصد کے لیے ہونا چاہیے اور ہم والدان کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی اچھی اور فائدے مند چیزوں کی طرف ہم ان کو کیا بولتے ہیں مطلب ان کو بھیجے اور یہ سائبر فراڈ ہو رہا ہے آن لائن دھوکا دھڑی ہو رہی ہے یہ سب معاملے میں بھی ہم لوگ ان کو بھی بتا کے رکھے اور ہم بھی اس میں سچیت رہے اسی لیے یہ سب دھیان رکھیے گا ٹھیک ہے
بالکل بالکل بہت اچھا لگاجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھی اچھی باتیں بولی آپ نے تو امید ہے کہ میں آپ سے پھر کبھی ملاقات کر
جی جی ان شاء اللہ پھر کسی اور مطلب ٹاپک پہ ہم بات کریں گے
بالکل آپ تب تک اپنا خیال رکھیں چلے بیٹھے اللہ کے حوالے